ہاں کو
جی وعلیکم السلام
اور بتائیں آپ کیسے ہیں
سب خیریت ہے جی آپ بتاؤ
اپنا بھی سب خیریت ہے گھر میں ابو امی سب بڑھیا
سب بڑھیا ہے کوئی اچھی خبر سنائیے
اچھی خبر میں کیا سناؤ جی آپ پوچھے ہم سے
اور آپ کی بیٹی کا یہ نگاہ ہو گیا
نہیں ابھی تو نہیں
ابھی نہیں ہوا
نہیں
ٹھیک کہیں دیکھے کہ نہیں رشتہ
دیکھ رہی ہوں
اچھا اور بتائیے
اور سب ٹھیک ہے بس ابھی بیٹھی ہوئی تھی سوچے کہ چلو پوچھ لیتی ہوں حال سماچار کیا ہے
آپ کے ابو ٹھیک ہے
ہاں اچھے ہیں ابھی مارکیٹ کی طرف گئے ہیں
طبیعت صحیح ہے ان کی
ہاں صحیح ہے
اور کچھ بتائے بن گیا کھانا وانا کچھ بنا
ہاں بنا ہی رہی ہے آپی میری
اچھا آپی بنا رہی ہیں
اور امی
امی نہیں بنا رہی ہے امی کی تھوڑی طبیعت صحیح نہیں ہے تو باہر بیٹھ
اور کہیں گھومنے وومنے کا پلاننگ ہے
اچھا ایک بات پوچھیے آپ سے
ہاں ہاں پوچھئے
سننے میں آیا تھا کہ آپ کا ایک رشتہ پہلے بھی ہوا تھا جو کہ طلاق شاید ہو گیا تھا ایسا صحیح ہے
نہیں ایسا تو نہیں ہے
اچھا پتا نہیں کیا آپ ہی کا فیملی میں سے کوئی سنے تھے
ارے نہیں نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ فیملی والے جو ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں وہ اچھے لوگوں کو بدنام کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ فیملی میں نا کافی ساری چیزیں ا جلنے والی ہوتی ہے نا اگر کوئی آگے بڑھتا ہے تو ان کو لگتا ہے کیسے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں ان کے گھر میں یعنی آج کے ڈیٹ میں لوگ نا جتنا ا مطلب ا دوسر اپنے دکھ سے پریشان نہیں جتنا وہ دوسرے کے سکھ سے پریشان ہے کہا جائے تو ہے نا
لیکن دوستی کے تو بتاؤ تو مجھے تو لگتا ہے میں بھی اللہ کی دعا سے میں بھی جھوٹ نہیں بولتی لیکن یہ بات تو آپ کا فیملی میں سے ہی کوئی بولا ہے لیکن ہوگا کسی آپ کی خالا ولا کا ہوگا
ہاں ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے ایسا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ہو سکتا کہ اور بھی لوگوں میں کیونکہ ہماری کافی ساری کجین ہے
کر کے شاید ہوا ہوگا
ہاں کافی ساری کزن ہے نا تو ہو سکتا ایسا ہوا ہوگا لیکن ریئل میں دیکھا جائے تو ہم کو اس کے بارے میں زیادہ نہیں پتہ ہے ہمم اور زیادہ فیملی میں اتنا ہم دوسروں سے اتنا مطلب نہیں رکھنا چاہتے ہیں کزن بھی ہے تو لوگ اپنا اپنا دیکھتی ہیں
آپ کے ہی ریلیٹیو میں ہوگی نہیں ہے رخسار نام ہے ان کا انہیں کی ایک ان کی اپی بتائی تھی مجھے
اچھا اچھا تو ہو سکتا ہے
وا بتانے نہیں جاۓ گا آپ نیئی تو وہ کہیں گے کہ سب خبر بات آپ لوگ پھیلاتے ہیں اس طرح سے
ہاں وہ بات تو ہے نہیں بولنا چاہیے ا پتا اگر ہم لوگ میں ایک عادت ہے نا یہ اگر کوئی بھی کسی کے بارے میں کچھ بتاتا ہے تو پھر دوبارہ ہم لوگ نہیں پوچھتے ہیں اس لیے نہیں پوچھتے ہیں کیونکہ ان کو برا لگ جائے گا نا یہ چیز کے بارے میں ہاں برا لگ جائے گا کہ ہاں کیسے ہوا نہیں ہوا کیا ہوا
اسی کارن سے
وہ تو ہے
ہوں
اچھا آج کل میرا تھوڑا طبیعت صحیح نہیں رہتا ہے تو میں نا اپنا دکھ تھ تھرائڈ وغیرہ سب کچھ جانچ کروائی تھی تو کچھ نہیں نکلا بس خون کی کمی نکل گئی مجھے
خون کی کمی ہاں تو کھانا پینے پہ تھوڑا دھیان دینا پڑے گا نا تب تو آپ ایک کیوں نہیں لیتے ہیں وہ بیٹ کے بیٹ روٹ کا جو جوس وغیرہ جو ہوتا ہے جس کو چکندر لوگ بولتے ہیں تو یہ سب چیز لینا ہے آپ کو
ہ سب کچھ ہم دیکھ چکے ہیں لیکن کچھ نہیں ابھی و سکتے ہم کوئی کر رہا ہے بس ہم کو بس وہی کچھ بیماری کا بھی پتا نہیں چلتا ہے صحت میرا بھی یہ طبیعت تھوڑا ہمیشہ لگے گا تھوڑا خراب ہے بس یہی ہم کو لگتے رہتا ہے وہی جانچ کروائے تو بس یہی خون کی کمی نکلیے تھوڑا
اچھا کوئی نہیں آپ ایک کام کریں کہ آپ کیا بولتے ہے اس کو سیب وغیرہ جو ہوتا ہے نا جیسے سیب ہو گیا چکندر ایک ہو گیا پھر آپ کا گاجر ہو گیا یہ تینوں کو مکس کر کے جو جوس نکلتا ہے آپ اس کو سیون کریں
ارے نہیں دیدی کیا کیجیے گا ایک بغل والی ہی ہے وہ
اچھا
مولانا جی کے بغل میں ہی رہتی ہیں تو ہم کو لگ تا ہے کہ کچھ کر دھر دی ہیں اس لیے ہم کو ایسا لگتا ہے تھوڑا ہم نا حافظ جی سے تھوڑا ہم جھروائیں گے
ہاں تو درگاہ چلے جائیے نا
ہاں
ایک بار درگاہ میں چلے جائیے پھر وہاں پہ متا ٹک لیجیے وہاں پہ جا کے اپنا نماز پڑھ لیجے
نو آج تو صبح شام پڑھ رہی ہے سے تھوڑا تو خیریت ہے خیر خیال کیجیے گا
ہاں کوئی نہیں پریشان مت ہویے وہ دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جائے گا آپ کھانا پینا پہ دھیان دیجے ٹائم کھائیے پیلیے جوس کر لیجیے جوس کا سیون کیجیے آپ آ اگر آپ دودھ کیلا کھائیں گی تو زیادہ اچھا رہے گا اس
کوئی چیز کی کمی نہیں ہے وہاں ہمیشہ کھاتے پیتے وہی تھوڑا سا ٹینشن ہے وہی
کس بات کو لے کے ٹینشن ہے
بال بچے ہیں نا دنیا گرہستی سب دیکھنا پڑتا ہے نا ایک میری آتی ہے وہ کھچ کچ کرتے رہتی ہے ہمیشہ
کس بات کا
ہم
کس بات کے لیے ان سے نہیں پڑتا ہے کیا
ارے ہم سے سب سے پڑھتا ہے میرا بیٹا ہے نا رضوان اسی سے اس کا لڑائی تھوڑا چلتے رہتا ہے تو بولی کیا ہی کچھ بات اپنا شوہر سے ہی لڑتی ہے وہ ہم سے نہیں لڑتی ہے
اچھا اپنے ہی شوہر سے لڑتی ہے
ہاں تو تھوڑا تو بولیے گا نا گرجین کے طور پہ کچھ بات تو اسے برا لگ جاتا ہے زیادہ
وہ بات تو ہے اور بتائیے آپ
اور سب ٹھیک ہے کوئی ایک میری بیٹی کے لیے کوئی اچھی رشتہ بتائیے گا اسکا ہاں
ایسا کچھ رہے گا تو میں بالکل آپ کو ہاں بتاؤں گی اس کے بارے میں لیکن کوئی اچھا لگا ڈھنگ کا ملے تبھی تو
ہممم ہمم
ھمم دور کا بھی پریوار میں بھی رہتا ہے تو پھر پر اس کے بارے میں کوئی اچھا کام کاج کرے جو نہیں سیلری اچھی ہو تھوڑی سی سوبہاو کا بھی اچھا ہونا چاہیے ہے نا
ہمم ہمم
ھمم
جلسہ وغیرہ میں جاتے ہیں
ہاں
جاتے ہیں نا ہم لوگ بھی جاتے ہیں وہیں پہ بھی چرچا کریں گے تو بات نکلے گا جلسہ میں مسجد میں جائیں گے جلسہ ولسہ ہوتا ہے پروگرام تو
وہ بات تو ہے کیونکی بات پھیلانے سے نا اچھا رشتہ ملتا ہے نا جیسے آپ ہم سے بولے یا پھر میں بولوں گی آگے کسی سے پریوار میں پتا چل ہی جاتا ہے کیوکی سب کے بچے جوان ہوتے ہیں
کیا کیے تھے اس کا تب تم بہت طبیعت میرا صحیح رہتا تھا پھر بعد میں اسی کا ٹینشن سے ہم کو تھوڑا طبیعت خراب ہوا ہے
اچھا کوئی نہیں اللہ تعالی سب صحیح کریں گے
ھمم اللہ کا خدا رہا تو بات ابھی تک قبول ان کا دعا خدا ہے تو ہم بہت اچھے ہیں ان کا دعا ہے تو
ھمم ھمم
روٹ کا اچھا بھی تھا
ہاں اچھا ہی تھا
اگر تو تھوڑا گرمی زیادہ تھا تو مشکل
کیدم پورہ
گرمی میں بس پانی پیتے تھے اور کچھ نہیں ہم لوگ کھا پاتے تھے پورے پریوار سب پانی پہ رہتے تھے پانی اور ایک کھجور ہی ماتر کھا میری وہ بیٹی کھاتی تھی ہم تو لیتے تھے تھوڑا جوس ووس ہم کو طبیعت تھوڑا خراب ہے اس لیے لیکن میری بیٹی ایک کھجور اور ایک گلاس پانی اتنے ہی میں وہ روزہ توڑ دیتی تھی
اچھا
اتنا مطلب کہ گرمی تھا کھلاتا تو نہیں تھا کچھ ناں موسم تھوڑا صحیح رہتا تب تو تو تھوڑا ٹھیک ہی بیت گیا روزہ
اور کیا بنانے کا پلان ہے کھانا وانا بن گیا
بنانے کا تو پلان ابھی کیا بناتی ہے ہوں عطیہ بنائے گی کچھ آپ بنالیے کھانا
نہیں ابھی بنایا نہیں ہے بیٹی ہے جو وہ بنائیں گی
بریانی وریانی کھا رہے ہیں کہ نہیں
ہاں بنائے تھے تو دو دن پہلے ہی تو بنائے تھے
ہفتہ میں ایک آ دن بن جاتا ہے
ہم لوگ ہمارے گھر بھی بنتا تھا ادھر ابھی نہیں بنا رہی ہے
نہیں نہیں ہفتہ میں بن جاتا ہے ایک آد دن
اچھا
کیونکہ ضروری ہے خود ہی کھانے کا اچھا کرنے لگتا ہے ناں وہ چیز
جردہ بریانی بناؤ جردہ بریانی
اچھا اچھا اچھا نہیں نہیں اچھا لگتا ہے جب کافی کافی ٹائم کے بعد جب کوئی چیز بنتا ہے نا تو زیادہ ٹیسٹ جی لگتا ہے اور زیادہ کھانے میں اچھا لگتا ہے دعوت بھی لوگوں کو دینے میں اچھا لگتا ہے کہ چلو اتنا دن کے بعد بریانی بنا رہے ہیں تو لوگوں کو دعوت پہ خوشی خوشی بلایا جائے لوگ آئیں بیٹھ کے ایک ساتھ کھایا جائے تو کافی سارا چیز اچھا لگتا ہے وہاں پہ
ہوں
ہے ناں
ہوں
ہوں
اور آپ کا بھائی جان سب ٹھیک ہے
کیا
بھائی جان سب کیسے ہیں
سب سب اچھا ہے سب خیریت ہے سب لوگ اپنا اپنا کام میں بزی ہے
ہاں اللہ کا دعا سب ٹھیک رہے
ہاں
کوئی اچھا رشتہ بس بتائیے گا ہم اپنی بیٹی کا نکاح کریں گے ضرور اگلے ورس
ٹھیک ہے ایسا کچھ لگ تا ہے تو ہم ضرور آپ کو بتائیں گے اس کے بارے میں
ہاں ہاں ضرور بتائیے گا
ہمم کیونکہ پہلے اچھا تو مل جائے ایک اچھا ابھی تو پتا نہیں دیکھتے ہیں
ا اھی پڑھائی کمپلیٹ نہیں کیے ہیں کیا
ہاں اچھا کیا بولنے والے تھے کچھ ہم
اچھا
ہیلو آواز آ رہی ہے